مالگو
وعلیکم السلام
کیا کر رہے تھے محترمہ
پھر ہو کے بیٹی
کیا تبیعت تھوڑی نازوک ہے کیا
ن جکلیت نہیں لگ جاتی ہو
کیا اللہ کو پیارے ہو گئے کیا
نی جلدی میں ابھی تو میرری چھوٹے چھوٹے بچے
او ٹھیک ہے ہے پ اتنا جور جوور سے کہاں سے
نہیں نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے
آج تو ایک لڑکی ملی تھی ہمیں ملاقات ہم سے ن بسوں پرپوز کر رہی ت میں
کیم بات ہے اتنی اچھی اس مت لکھا کے لائے ہو آپ
لیکن ہم ان لفڑوں میں نہیں پڑھتے ہاں اس لیے ہم نے تو ان سے بول دیا تھا کہ دیک کے محترمہ گور طلب کیجے آپ ہم پر دل لٹا بیٹیھی ہے مگر ہم ایک نیہی ت صرپ انسان ہے اور اس محبت کے مرض سے مکلف نہیں ہوتے ان سے پرہیز لگتے ہیں لہذا ہم آپ کے پیغام کو قبول کرنے میں بیداب ان کی کار کرتے ہیں ہمیں معاف کیجیے گا
خوب خوب خوب کیا خوب بولا آپ مین سے اچھا اچھا یہیں سے منع کر ہاں
ہ
سبد
کیونکہ ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے کہ گھر پہ ہمارے گھر پہ بیگم بیٹی ہے
اچ یہ بات ہے
جی بالکل تین چار ہونہار بلوان بھی ہیں ہ اللہ کی مہربانی
پھر تو آپ کو آپ کا اوپر کو مطلب آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا بڑھیا ریجیکٹ کر دیا صح
رزیک تو نہیں کیا بعد اب انکار کیا ہے
اچھا اچھا ہک کی ہے
کیکہ ڈائریکٹر سوری بولتے یا منع کر دیتے تو محترمہ کو بھی با لگتا ہے اس لیے ہم نے اس پرکار ان کو انکار کیا ہے کہ وہ مسکرا کر چلتی ہے کہ انہوں نے ہم سے پھر کہا کہ آپ کے انکار میں بھی ام محبت چھپی ہوئی ہے کہ آپ کے انکار میں بھی ام محبت چھپی ہوئی ہے ایسے انکار کرو گے تو کون مانے گئے نہیں کیا پھر بھی ہم نے تر ماس کھیدیا کہ اس کی بات کیجے گا
اچھا آپ کو آتی بیوی اور بچوں کی یاد آئی
اب ہماری بیگم سے ایسے ہیں گستاقی نہیں کرتے
کرنی بھی نچی
اب رب نے ان سے رب جبت بنائی ہے تو نبھا کے چلیں گے
آپ پیتکا ہو ہے توٹول آپ کے لیے
اورر وہ محترمہ بھی ایسے تعلیم یافتہ ہے تو وہ سمجھ گئی اور وہ بھی پھر اپنے رستے لگ گئی اب اس زال ابھی کی زندگی میں کام بہت ہے اب کھائیں پالتو کاموں پہ دھیان دیں
کسی کے شوق رہتا ہے تو شوق پورے کرتے ہیں
جی نہیں نہیں شوق رکھنا ہے تو تو کام کر رکھیے اونچائی رو پہ جاؤ گے ایسے کام کر کے تو نیچے آؤ گے
ہوں
تو ایسےم کام کرتے نہیں ساب ہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس محبت سے پرہیز رکھتے ہیں ہم ایکس محک ب کرتے ہیں لیکن ہماری بیگم سے کرتے ہیں نا
ہاں تو وہی وہی جگہ صحیح آتی ہے
وہ تو کیا بولتے ہیں ہم ساہ جہ نہیں ہیں اور نہ ایک تاج محل اس نے بنایا تو ایک ہم بنا دیتے اب کیا کرے نہ تو جگہ نہ اتنے پیسے
بات توی ہو انہوں نے بنایا تو اس کے بعد کسی نے نہیں بنایا
نہیں بنانے والا انہوں نے بہت سا بنایا ہے ہم نے جیسے شاہجہان اپنی بیگم کے لیے تاج محل بنایا ہے تو ہم نے بھی ہماری بیگم کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا ہے یہ ارے ہم نے ہمارے بیگم کے لیے گھرم گرم کانا بناائے ہے وہ بھی بہت س بات
ہاں وہی خوب ہی آپ آپ بیگ ہم گو جب جس کو بھوک لگے تب ہا کی لڈو
ارے نہیں جب بھی وہ لڑتی ہے جب ہم کھانا کھلا دیتے ہیں تو اس نے پھر سوق پال لیا کہ ہم ان سے روز لڑے ھر روز کھانا بنائے اس لیے تیرا بنانا بند کر دیا
جیسے اب تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آپ کی مجھے اچا لگتا ہے آپ بینگن کے آپ بیچ بیچیے
نہیں اب ہم گھر پہ کم دیتے ہیں ٹھیلا لگاتے ہیں تو پھر اں سبزی کے ٹھیلے پہ آ جاتے ہیں
ہاں تو دور بھی تو اتنی نہیں ہوتی کہاں سنی پاس رہتے تو پھر
اے گھر میںہ بیڑی بناتی اب کیا سو پاپ جو تو تھوک میں سبزیاں خریدتے جاؤ پھر آؤ پھر سات آٹھ بجے آؤ پھر دوبارہ آ پھر ٹھیلا لگ کے جب شام تک چلتا ہے تو وہ دس بجے تک گھر پہ آتے ہیں کیا ہے
ہوں
تو ٹائم بھی نہیں ملتا آ صبح صبح ان کو تازی تازی بڑھیا سبزی دے جاتے ہیں ان سے بولتا ہے بھائی جیسے کیا بولتے ہیں کوئی کسی کے لیے چھاتا ہے نا ایے ہم بع میں سب کو بیچتے ہیں پہلے ہم آپ کے لیے سب کہ تازہ تازہ سبزی پیش کرتے ہیں اور ان کو کھائیے اور آپ کو سامدید بنائیے
بائی پریم سے جیسے شوہر بیگم سے ساتھ بیٹھ کے فرینڈ سے گ
جی اب ہم تو ہماری طرف سب سے ایماندار ہے ان کا پتا نہیں ہے اب ہم ہمار طرف سے ایماندار سے اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارا ٹھیلا بھی اچھا اچھا چل رہا ہے پل ہم گلی گلی میں سبزی بیچتے تھے اب نہیں جاتی اب ایک جگہ لگاتے ہیں سب نہیں آگے سب لے جاتے ہیں
اللہ کی مہربانی آپ کے اوپر
کیونکہ ہم ہر کام میں ایماندار ہے اور اللہ کو تو دل سے چاہتے ہیں دل سے مانتے ہیں اس کے لیے فریاد بھی کرتے ہیں ادب بھی کرتے ہیں
لگ بھی ن اب گرمی میں تو گرمی نہیں پڑے تو کم پڑے گی دیکھو مئی جون کا مہینہ ہے اچھا ہم تو ہینا بالکنی میں بیٹھے ہیں جو بالکنی میں بڑی ہوا آ رہی ہے
اس ایسی گرمی میں ایسی گرمی میں ہوا نہیں ایسی گرمی میں چکر
ہاں جکر تو چلتی ہینا اور جیسے کسی دن ٹھنڈی ٹھنڈی ہو چلےتی پھر ایے تا ہینا
جی جی کا کوال آ رہا تھا اس کو ڈسکلیئر کرا تھا اٹین ہو گیا اب اس کے بعد آپ جائے گا برتن صاف کرنے
اوکے اوکے کوئی دقت نہیں آپ آپ کا کام کرنا جو ضروری لگے آپ
نہیں کام تو یہ ہے کرنا ہی ہے لیکن دیکھیے کیا بول رہا تھا اس کی بھی دھیکھےگے
آپ کی دوست کی بھی تشریف رکھ لینا ادم
اب آھے دو ابھی فری ہو کے کرتے ہیں اس کو بھی
ہاں وہ بھی فدا مانا ک کے پھر ہو گوں گے بارہ بج گے
ہاں وہ تو صحی ہے میسج آیا اس کا کہ بھائی جان کیا کر رہے ہو ہو گیا کیا فری
جو وہ کیا نام سے فری ہوگئے ہوں گے اس لیے آپ کو کو کیا ہ
ہاں صحیح ہے ہاں تو اس کے پہلے تو اب ایک اور ہو جائے گی
اچھا اچھا ہاں تو کر لینا وہی تو پھر بعد میں کھانا مانا نماز میں
دسییا جاتی د گیارہ سوا گیارہ تک فری ہو جاتے کھانا کھ کے فریاھے گیارہ بجے اس نے بلایا تو میں فری ہو جاؤں گا
تو تو تو آپ کی بیگم بھی اچھی ہے آپ کی بیگم کی بھی تھڑی تعریف کر لیا آ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ہوگی فری ہو جاتی ہے وہ اس کا کام بس د ہو ن آپ سب کو تو
وہ بھابھی جان دس بجے جائے گی تو سدہ گیارہ بجے فری ہوئے گی
ہاں کیا ہے نا فیملی بڑیا آپ کے ابو جان امی جان آپ کے بڑے بھائی جان
نہیں نہیں فیملی تو ان کے بھی بڑی ہے ان کے بھی ان کے بڑے بھائی جان ابو جان امی جان ان کی خال جان کا لڑکا بھی نہیں رہتا ہے تو اور وہ بھی دونوں میاںبب بھی
ہاں بچے ہاں بچے تو کچھ ہی نہیں کاتے بے ا تو کیا ہے بس ایک روٹی چپاتی بگاڑے وہی صحیح مان لو اور تو کچھ بھی نہیں
لائس
ج